جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی اور سب خیریت سے
ہاں خیریت
جی اور بتائیں کیا حال ہے
بس بڑھیا ہے اور آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے
جی بڑھیا اللہ قدم ہے ہاں آپ آپ کے ادھر بھی گرمی زیادہ ہے کیا
ہاں گرمی بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں پر
جی ہاں گرمی سے ابھی تو کیا ہے کہ سب آدمی پریشان ہے
اچھا اچھا ہاں گرمی سے تو پریشان آ بھیتا آپ اب آپ کہاں سے ہو
جی کہیں پریشان پ پریش شان سب گرمی سے ہے کیا ہے کہ مطلب کہ گرمی جو ہے نا موسم آدمی جو ہے کوئی کام نہیں کر پاتا ہے گرمی میں
ہاں پریشان ہو جاتا ہے بہت زیادہ گرمی میں کام بھی نہیں بتائی گرمی تیز پڑتی ہے اور شاید سمجھ میں نہیں آ رہا جو بیلداری پینٹنگ جو مزدوری کرتے ہیں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہو بھی پسینے میں لت پت ہو جاتے ہوں گے جو مزدوری کرتے ہوں گے وہ
جی جی بالکل
اور اپن بیٹھے بیٹھے انسان کو اتنی انسان بیٹھے بیٹھے کو اتنی گرمی لگتی ہے تو جو کام کرتے ہوں گے مزدوری کرتے ہوں گے مکانوںکانوں کا کام چلتا ہے تو وہاں کوئی بجری اٹھانا اینٹیں لے کے جانا اور بھری دھوپ میں مسالحہ بنانا حالت خراب ہو جاتی ہوگا
جی جی صحی بات ہے صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے کیا کیجیے گا یہ سب موسم جو ہے اللہ تعالی کا کا بنایا ہوا ہے آدمی کے ہاتھ میں تو ہے نہیں انسان کے بس میں تو ہے نہیں آدمی بس خدا کے خدا کے بنائے ہوئے موسم دن رات تاج ہے انسان اسی لیے کیا کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے جو بھی ہے انسان کسی کسی کے لیے مطلب موسم اگر پورے بارہ مہینہ رکھ دیں تو تو آدمی پریشان ہو جائے گا ہاں تو اسی لیے ہر موسم ہر موسم م آدمی کے لیے بہتر ہوتا ہے ہاں تھوڑی سی پریشانی دقت ہوتی ت ہے لیکن موسم ایسا ہے کہ اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ آدمی کے سہولت کے حساب سے بنایا ہے ہےگ نہیں جی تو آدمی مطلب کہ جس طریقے سے آدمی ہر موسم کا مطلب کہ مزہ لینا چاہیے اللہ تعالی جیسے ابھی کیا ہے کہ اب بارش کا موسم آنے والا ہے تو اللہ تعالی اس بارش کے موسم س میں بھی ہم لوگوں کو خوشگوار رکھے
ہاں بالکل بالکل بارش کے موسم میں بھی بہت اچھا رہتا ہے مطلب زیادہ پانی والے پہ جا کے مر جاؤں باقی ٹھنڈا ہی آ جاتی ہے بارش کے موسم میں
جی
پیڑ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور زمین پانی پی لیتی ہے تو باقی ہے پانی دو چار دن اگر کنٹینیو بارش ہو جاتی ہے تو ٹھنڈائی اچھیے سے ہو جاتی ہے اور دو پانچ دن بعد دو پانچ دن بارش ہو گئی پھر دس دن بارش نہیں ہوئی نا تو وہ اندر سے زمین میں سے بپ نکلتے عمر سے نکلتی ہے بنکر تو حالت خراب کر دیتی ہے وہ والی گرمی تو اور زیادہ پریشانی پسان کرتی ہے
جی جی جی جی جی جی بھیی کیجیے ادمی کا موسم میں اللہ تعالی بچائے
ہاں بے شخ ہاں
ہاں گرمی میں آدمی کہاں گھومنے جائے گا کہ گھر سے نکلنے کا بھی دل نہیں کر رہا جی ہم تو اپنے گھر میں رہتے ہیں ہم تو اپنے گھر میں رہتے ہیں آپ بھی گھر میں رہا کیجیے
ہاں بالکل بے سک ہمم بھی گھر ہاں ہاں ہممب بھی گھر صی رہتے ہیں آپھر آپ
جی جی ابھی جو ہے کیا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی تھوڑا مطلب کہ گھر میں رکھی ہے ابھی بیمار بہت آدمی ہو رہا ہے کہ م چینجنگ ہوگا ابھی بارش کا تو میں آنے والا ہے
ہاں ہاں صی
یہ سب ہے کہ آدمی تو نقصان دہ چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھی مطلب کہ لیکن یہ ہے کہ اس موسم میں گھومنے کے جگہ ایک ہی ہے کش کشمیر میں آدمی جائے کشمیر گھومنے کی جگہ گرمی میں
ہاں صحیح ہے کشمیر گھومنے کی جگہ اچھی ہے
کشمیر گھومنے کی جگہ ہے
ہاں پیسہ ہو کم سے کم جموں گوم
ہاں جموں آپ بھی گھمیے اور اپنے گھر والوں کو بھی گھمائیے
ہاں پیشہ کی انشاء اللہ ضرور جائیں گے تھوڑا پیسوں کی پرابلم چل رہی ہے ابھی تھوڑا پیسہ آ جائے اس کے بعد میں پھر گھومنے جائیں گے جموں کشمیر پیسے کی بھی سولٹ لیسن چل رہی ہے بہت زیادہ
جی جی ابھی گرمی گرمی کے موسم میں زیادہ تر گرمی کے موسم میں زیادہ تر بچے جو ہے جضد کرتے ہیں بچے جضد کرتے ہیں کیا کہتے ہیں واٹر پارک جانے کے لیے
ہاں بالکل بالکل سوئمگ پول میں گھومنے کے لیئے نہانے کا
تھڑی سی وہاں پہ موج مستی کر لیتے بچے ہاں وہاں پہ پہ تھوڑی سی مو موج مستی کر لیتے ہیں بچے
ہاں ہاں
یہی ہے جی اور بتائیں کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں ابھی تو بس بیٹھے ہیں کوئی کام تو ابھی کر نہیں رہے حال فی الحال گرمی کی وجہ سے کام نہیں
جی جی ہاں ہاں صحیح بات ہے ابھی ابھی تو یہی کہیں گے کہ گھر میں رہیے بہت ر رہیے گا اللہ تعالی گرمی کے سخت ٹی سے بچائے اور کیا کہتے قبر کے عذاب کے بھی سخت سے بچائے
ہاں ہاں صحیح ہے فؤام دیک دیکھ رہے ہیں ہم بھی کوئی کام مل جائے تو کوئی چھایا کا کام مل جائے تو کر لے ابھی ص ہم بھی کب بیٹھے ہوئے ہیں بہت دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں
جی ج ابھی ابھی کوئی دقت نہیں ہے ابھی کام مت کیجے جب بیٹھے ہوئے تو اب موسم بہت گرم سخت بیمار ہو جائیے گا کوئی دقت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بس اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کیا اللہ تعالی ہمیں مطلب کھلا پلا رہے ہیں بس یہی اللہ تعالی کا شکر ادا کرے جی یہی چیز ہے بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی گرمی جو ہے تو سخت زیادہ ہے اس سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہم لوگوں کو اور ہمارے
صحیح ہاں ہاں
اور و موسم ہر اعتوار سے حی ہے جیسے اب بارش کا موسم بارش کا موسم ہے تو مطلب کہ سب کے لیے فائدے مند ہوتا ہے جیسے گرمی کے موسم میں اگر بارش ہو جائے تو سب کو مزہ آ جاتا ہے لیکن کبھی کبھی بارش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے دیک اسی لیے کہتے ہیں کہ مطلب کہ بارش جو ہے یہ فائدے مند بھی ہے نقصان دہ ہے آپ مان کے جے کس کبھی کبھی کسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے بارش سے کبھی کبھی کسان کو نو نقصان بھی ہوتا ہے
ہاں ب آاک ب رااک صی ہے
چل نیمت ہے ج سے ہاں تو لوگ کبھی کبھی بارش کا موسم جو ہے کسان کو بہت ہی فائدہ مند پہنچاتا ہے کھیتوں میں جو شکا چائی کا جو م آتا ہے تو بےغیر مطلب کہ سنچائی کی ے ہوئے بارش جب برس جائے تو آدمی کا مطلب مطب کہ تھوڑا دل بہل جاتا ہے کسانوں کے متلب کے دل باغ ہو جاتا ہے اللہ کا اوپر والے ہی بارش برسا رہا ہے ہم کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح بات ہے ہاں کبھی کبھی یہ ہے کہ کبھی کبھی کبھی جی جی کبھی کب یہ ہے کہ مطلب کہ بارش برس نے کے بعد جو ہے کبھی کبھی ن نقصان ہو جاتا ہے کہ کسان بھائیوں کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ مطلب کہ فصل لگانے کے بعد جب بارش ہوتی ہے نا تو ن
ہاں ہاں صحیح بی سک
یہ سب بات ہے کہ گرمی جو ہے بہت زیادہ سخت ہے اور سب سے زیادہ گرمی جو لگتی ہے تو یہ گرمی گاؤں میں تو پھر بھی اللہ وال کا شکر ہے کہ پیڑ پودے ہوتے ہیں ندی ہوتے ہیں تالاب ہوتے ہیں اس سے ہوا جو ہے تھوڑی سی صاف آتی ہے اور ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے اور شہر میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ایا
ہاں صی ہے صحیح ہے
سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے کیونکہ مطلب کہ گھر جو ہے ایک دوسرے کا سٹا ہوتا ہے اور وہاں ٹرافک ہے پردوشن ہے ہر چیز ہے
ہاں ہاں بالکل
جی یہی سب ہے آپ تو یہی گرمی میں تو سب سے بہتر یہی ہے کہ گھر میں رہیے اور کیا کہتے ہیں کہ کائیے س سکنجی بنائیے سکنجی بنا کے پیجے جی یہی بہتر ہے ہم لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں
ہاں چکن جی بھی اور بڑا ٹھنڈا ہے جی جے کاؤ پ لکڑی وغیرہ ہے لکڑی بھی اچھی رہتی ہے اور تربوز وغیرہ یہ چیزیں فائدے مند کرتی یہ چیزیں کھانا چاہیے گرمی میں اور زیادہ سبزی وغیرہ جو ہے تیل ما الے کی تھوڑی تیل مسالے کم کھانا چاہیے گرمی میں نقصان کرتی ہے پیٹ پیٹ درد وغیرہ ہوتا ہے سستا نہیں ہے زیادہ خراب بھی نکل کھ سکتے ہیں ہلکاھانا کھانااہے گرمی میں تاکہ پس جائے وہ اور چھاچ ہو دہی ہوا چھاچھ دہی ہوا یہ بہت فائدہ من چیز ہے پیٹھ کے لیے بس ادک تر ادھکتر ادھتر گرمی میں پیڑ زیادہ درد کرتا ہے اور پیٹ اس لیے زیادہ درد کرتا ہے کہ لوگ ب سردی کا موسم اور بارش کا موسم سمجھ کے کھا لیتے ہیں چلو کھاتے رہو انسان کی کیا عادت پڑ جاتی ہے نا تیل مسالے کی بڑھیا ٹیٹ ٹیسٹ لگتا ہے تیل مسالہ میں جتنا زیادہ ڈلے گا اتنا انسان کو اچھا لگتا ہے سبزی اب وہ گرمی بھی اس طرح سے چلا دیتا ہے نقصان نقصان تو ہوتا ہے گرمی میں نصان نق ہوتا ہے نا وہ وہ اس کی تو پھر ہیبٹ بن جاتی ہے اگر مان لو اچانک سے تیل کم کریں گے یا پھر کم تیل کی سبزی کھائیں گے تو انسان کا من ن کرتا پیار اچھی نہیں لگی ج ل لیکن کیا کرے کھانا پڑتا ہے گرمی کو دیکھتے ہوئے اگر آ اگر آپ تیل مسالے کو دھو گے تو پھر اپنا خود کا نقصان کرو گے
جی جی چلیے آپ سے بات کر کے اچھا لگا چلیے آپ چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ تعالی ہم لوگوں کو گرمی کے سختی سے بچائے انشاء اللہ پھر بات ہوگی اللہ حاظ
اناء اللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ خدا اللہ حافظ اللہ حافظ